ہیلو
ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں بڑھیا ماما ٹھیک ہے
ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں آپ کی ماں ٹھیک ہے
ہاں آپ ٹھیک ہو
کھانا کھایا
ہاں آپ نے کھایا
ہاں میں نے ابھی نہیں کھایا میں بعد میں کھا لوں گی مجھے تھوڑا اسکول کا کام آپ کس ہے
ہاں
سکول جاتی ہو نا
ہم کو ہاں
ٹھیک کہاں پڑھتی ہو آپ ہاں
اسلامک ماڈل پبلک اسکول اسلامک ماڈل پبلک اسکول
آپ کب آںی ہے
میں آئی پرسوں
آ آپ کا بھائی
ہاں
وہ پڑھتا ہے
ہاں
کس کلاس میں
وہ سکستھ کلاس میں پڑھتا ہے
اچھا وہ ابھی آپ کی
نہیں
پھر
وہ پڑھتا ہے نور پور اسکول میں لی پوشن
اچھا ٹھیک آپ کو پسند ہے بھائی
ہاں آپ کو پسند ہے
ہاں لڑائی کرتے ہو
نہیں
ارے کوئی نہیں بھائی بہنوں میں تو لڑائی ہوتی ہاں میرا بھائی ہے
اچھا وہ پڑھتا ہے
ہاں وہ پڑھتا ہے نا میرے ساتھ کالج میں میں بھی پڑھتی ہوں کالج میں
اچھا
آپ کی ماما بیمار تھی نا اس کو ہوئی فرق
ہاں اس کو ہوئی فرق
اچھا ٹھیک اسکو ہاں وہ بھی ٹھیک ہے اس کو کیا تھا آپ کی ماما کو
اس کو دان نکال گئے نا
ہاں ٹھیک ٹھیک اب فرق ہے
ہاں
چلو ٹھیک ہے ابو ابو کیسا ہے اب
وہ اچھا ہے
تی ہے آپ ہو نانی حال میں
ہاں
آپ نانی حال مے میں میں تو گھر پے ہی ہوں مجھے کہاں ہوئی ہے چھٹی آپ لوگوں کو ہے نا
ہاں آپ کس کلاس میں پڑھتی ہو
میں میں تھرڈ سیم میں پڑھتی ہوں
اچھا
اور سناؤ
بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک پکنک گئے کہیں پے
اچھا ہاں
کہاں گئے
اس کا نام ہے میرنٹاپ
اچھا ٹھیک اور کون تھا ساتھ میں
ہم بہت تھے
کون کون تھا
ہم تھے میری مم میری مما
ہاں
ہم ہم تھے میری مما میریرا بھائی میں
ٹھیک
ہیلو اور میرا مما ہاں اور میرا بابا
ہاں کھانا ساتھ لیا تھا
ہیلو ہاں
قابیلیت اچھا پھر ٹھیک ہے اچھا کیا مزہ آیا
ہاں بہت مزہ آیا
چلو اچھا کیا گھومنا چاہیے باہر اس سے انسان فریش ہوتا ہے نا گھر پہ ٹینشن
آپ گئی پکنک
نہیں میں تو ابھی نہیں نہیں میں نہیں رہی ہوں میں بھی جاؤں گی آپ آؤ پھر سات
ٹھیک ہے میں آؤں گی
چلو میں اس دن آپ کو کال کروں گی جب میں جاؤں گی تم بھی آنا
ٹھیک ہے
اچھا سکول کب جانا ہے آپ کو
ہم کو جارہا ہے کل نہیں پرسوں جانا ہے
پرسوں
وہ بولتی کے آج چھ ٹی ہو جائے گی سمر ویکیشن تھا نا وہ بولتے تھے اور چھٹی ہو جائے گی
ہاں میں نے بھی سنا وہ سکینہ یہ تو بول رہی تھی پھر سے کریں گے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ہے نا آپ کو لگتی ہے گرمی
ہاں وہ بول رہی تھی
ہاں مجھے بھی بہت زیادہ گرمی لگتی ہے نا آج بہت زیادہ گرمی ہے پوچھو مت
ہاں ہاں
کیا کریں جی ہاں بارش بھی نہیں ہوتی
نہیں کل اس کو بارش ہے نا
ہاں آپ کو کس نے بتایا
میری ماں بھی بتائے اس نے بولا کل بارش ہے اس کو
پھر ہوگی بارش کیا پتہ
ہاں
چلو اللہ رحم کرے اتنی گرمی سے بچائے ہمیں
ہاں
ہاں ورنہ کیا مر جائیں گے ایسی گرمی میں
آپ کا بابا ٹھیک ہے
ہاں میرا بابا ٹھیک ہے وہ ہاں بیم وہ بہت بیمار تھا وہ بھی ٹھیک وہ بیمار تھا نا
اس کو کیا تھا
اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ اب ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ ہوا تھا گاڑی سے لگی تھی ہاں پرسوں نا پرسوں لگی تھی اس کو
اچھا
توب ٹھیک ہے
اچھا
ہاں
آپ ٹھیک ہو
ہاں میں تو ٹھیک ہی ہوں فون دیکھتی ہو
ہاں میں فون دیکھتی ہوں
زیاد زیادہ فون نہیں دیکھنا چاہ ہاں میں بھی دیکھتی ہوں مگر زیادہ
زیادہ کہاں چلاتے ہیں
وہ زیادہ کہاں چلاتے ہیں
پھر بھی
ہاں
فون نہیں چلانا چاہیے زیادہ ہاں بولو
اچھا
ہوں زیادہ فون دیکھنے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہے
ہاں
ہوتی ہے نا
ہاں
چلو اللہ رحم کرے بہت زیادہ گرمی ہے یار
ہاں ہاں بارش پڑ جاتی تو تھوڑا
مزہ آ جاتا بارش میں آپ کو پسند ہے بارش
ہاں آپ کو پسند ہے
ارے مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے کس کو نہیں ہوگی
ہاں مگر وہ بولتی تھی سمر ویکیشن اور ہو جائے گی اس کو گرمی ہے نا بہت زیادہ
بہت زیادہ گرمی ہے میں نے بھی وہی سنا نیوز میں گئی ہو جائے گی پھر سے پھر رہو گی نانی حال میں یا گھر جاؤ گی
نہیں مجھے کل جانا ہے نا گھر
نہیں اگر پھر سے چھٹی ہو گئی پھر بھی جاؤ گی
ہاں پھر بھی جانا ہے
ارے یار رہو کیا ہی کرنا ہے گھر پہ رہو یہیں کیا کرنا ہے گھر
نہیں مجھے کام میں میں نے میری دادی میرا بابا میری مما میرا بھائی اور میں بس
اچھا ٹھیک ابھی دادی ادھر اکیلے ہے
نہیں اس کو میرا بابا بھی ہے بھائی بھی ہے
اچھا ٹھیک
اچھا آپ نانی حال نہیں گئی
میری مما ہے اور دادا ہے
آپ ابھی نانی حال نہیں گئی
ابھی ابی نہیں میری چھٹی مت ہوئی ابھی جب ہوگی تو میں بھی جاؤں گی میری چھٹی نہیں ہوئی ابھی
اچھا
ہاں
آپ کا نانی آپ کا نانی حال کہاں ہے
میرا نانی حال ہے یہیں جہاں میں رہتی ہوں نا
ہاں
یہی میری ا میرا نانی حال بھی ہے اس لیے مجھے یہاں مزہ نہیں آتا کیونکہ وہ نزدیک ہے نا
ہاں
دور بہت مزہ آتا ہے ہے نا
ہاں اچھا
ہاں
ہللو ہیلو ہیللو ہیللو ہیللو